ہیلو وعلیکم السلام
کیا
ہاں
اور سب بڑھیا
سب بڑھیا اپنا بتاؤ
اچھا کھانا وانا ہوت
ہ ابھی کا ہو جائے گا بنے گا ابھی تو بننا بھی نہیں شروع ہوا
اچھا تو کیا کیا بنوا رہی ہو ابھی
ہ
آ
پتتا نہیں امی کو پتاہ ہوگا ہمیں تھوڑی
گھر میں نہیں رہتی ہ کیا
ابھی آئے ہیں کالج سے
اچھا
یہاں تو تو لیٹے ہیں ہم میں پڑھا رہے ہیں ہمیں پڑھا کے آئے تو پتاہ چلے ہمیں تب پوچی کیا بنائے
ہ
تب بنے گا کچھ نہ کچھ
اچھا اپ کچھ لیٹ نہیں ہوگئے بچے پڑھنے والے ایسے تو جلدی ہو جاتا تھا
میں ہیں لگ بھگ ایک دو بچوں میں
س کتنے آتے ہیں
کے ہم گ شام صبح اور ہے گنتی کیا
ا کہہ رہے ا پتا نہیں دنگو
تو ہم کے بچے تھوڑی ہی نہ کرتے ہیں
ابھی تو کیا ہوا پھر بھی پتا تو ہونا چاہیے کتنے آتے ہیں
ہاں ا ہم نے گنا نہیں بھیا دوپہر کے ملا کے اور شام کے ملا کے ہوں گے لگ بھگ پچاس سو اوپر
ہاںچ بچے آ تو تو تم مدرسہ مدرسا کھول لو بھیا
امی کتتے بچے بننے آ تھا لگ بگ کتنے وچے پنے آ تو ہاں شری میں دیکھ کے ب لگ بھگ بتاؤ تو بتاؤ ساٹ وچچے لگ بھگ
پیا ایک مدرسہ کھول لو کچھ کرنا نہیں پڑے گا اچھا زافہ کمال ل ہوگی زیادہ فیس نہ رکھنا بس اور کیا اتم بچے
دیا ہے اب کھولیں گے مدرسہ
اور کیا صحی میں ثواب کا ثواب
ہوں
اور کیا بیٹا کر لو اوپر کا اوپر کا تو خالی کروا دو پری مسا کھول دو بس آ
چار بجے سن میںات دنی چ ل
ارے گدھی ہو کیا آرام سے نہیں لیٹ پا رہی ہو تم ہے ہاں یا یا ہاں تو میں وہ بلیا بندھی
ہاں
آ
تو سمجھو
جو سمجھے نا لاد کھاؤ گے ہیلو
باقی سب کہاں ہے
باقی آخ برسات میں ہیں فون جلا رہے ہیں باقی سب نیچے آخر سب نیچے ہیں یہاں ااںپھی بھی نیچے ہیں کھانا وانا آ رہی ہیں وہاں بھی آپ سے بھائی ارے وہ بڑے والے بھائی کہہ رہے تھے کہ بھابھی کو لے کر جاؤ ان کے گھر وہ دوائیں یا لینی ہے تو لے چلے جاؤ کل کل کل کا بتا رہے تھے ہم نے کہا نہیں کل نہیں جائیں گے اور وہ جو تھا جانے کا میرا
ہاں
وہ سنڈے کو پتاہ چلے گا کہ جانا ہے یا نہیں کیونکہ ان کی سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تب اچھے سے بات ہو پائے گی ابھی اگر بات کی تو اچھے سے بات ہو نہیں پائے گی کیونکہ وہ کام میں بزی ہوں گے تو اس وجہ سے سنڈے کو پتہ چلے گا بتا آ رہی ہے سنڈے کو بات ہوگی تو کل ہم کو کہہ رہے ہیں کہ جانے کے لیے کہ باپی کو لیتے ہم نے کہا نہیں سنڈے کو لے کر جائیں گے اور ہم چلے آئیں گے یا وہیں رکیں گے
ا
ہوں ہیلو
وہ
کہ جی بولی ہو ہیلو ہاں بولو تیج کا ہے چپ ہو جاتی ہے
دیکے تم لگ فون سب کے خراب ہے
تم تم خراب ہو مہ خراب ہے تمہارا ہاں خود تو وہی سب تو ہم نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے ہم نے بتا دیا کہ کہ سنڈے کو کم بھیڑ ہوگی ٹرین میں تو سنڈے کو جائیں گے کیونکہ وہ س آتے جاتے رہتے ہیں ایے بس بول دیا
تو کم ہوگی ٹرین میں ٹھنڈی میں تو اور بھیڑ ہوتی ہے
کون جاتا ہے سنڈے کو یہ بتاؤ
اب جاتے ہیں زڈل گ
تو ویسے پڑھنے والے بچے آتے ہیں سنڈے کو کیا سرکاری نوکری کر ہی پت ہے سرکاری چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو بتاؤ پھر کئی سےے بھیڑ ہوگی اتنے
کرتا چٹی میں س گوم میں جاتا گ تو
ٹرینیں ہم تو گھومیں گے سب ہاں ہیلو
ہاں
سنا دورا
ادے بول تورے ہضر ا کت اتی تھی
کہاں کہرے بولو بات کرنے آئی ہو نا اں
آٹا آ
بات کرنے آئے بات کرو ج پہ آسا رہیں گ بال تو
بے دادا ہاں بول رہی ہیں
ہاں اردو لینگویج کہاں گئی ویسے تو بڑا پھیلتی ہے وہ آپ کہاں گئے اردو لینگوجی بولو
تو اردو اردو ہی تو بول رہے ہیں
ارے وہ اس ٹائپ سے اردو اصلی اردو وہ عربی ہوتی ہے
ایک عربی ہوتی ہے ایک اردو ہوتی ہے
جو ہم لوگ بول رہے تھے وہ دن غور بھی ہوتی ہے
کیا بول رہے ہے دو دن
عربی جو سعودیہ میں جو قرآن میں لکھا ہے اسے عربی کہتے ہیں
آپ رہا د ہم
گدھی
ا ہاں
ارب بھی ہوتی ہے جے عد ال ب
ارے توا کس دن ہم لوگ کیا بول رہے تھے
ارے وہ بول نہیں رہتے کہ اردو میں بولو معاف کر رہے ہیں فوری کرو اردو میں ہ ار دو اور ار اردو اور عربی الگ ہو
ہم نے کیا بولا تھا معزیرت
ہاں تو یہ معاجرت وہ عربی ہو گئی
ن ہود
کہو
ب تو ہمیں کیا پتا تم کون سی اردو بات ہمیں لگا تم کو نہیں پتا ہے تھ
الٹام کوتا ہے
ابھی ہم نے کہا کہ اردو ہی تو بول رہے ہیں عربی کون سا بول رہے ہیں
ہاں
ارے عربی کا ہاں وہی کہہ رہتا عربی کب بولی پاگل
ارے تو شد اردو کی جیسے یہی ایوارڈ ہوتے ہیں جو اردو کے اردو کے ورڈ وہ ہم بول رہے تھے بولنے اورب بھی اوررب آر بھی ب
ہ جار
ا ب بتاؤ اتنا نہیں پتا کیا فائد تمہارے پڑھے یہ بتائے
ایک دین
ایسے بہت لوگوں کو فرق نہیں پتا عربی اردو ایک ہی سمجھتے ہیں
ہم کو پتا ہے ہم کو لگا تم نہیں سمجھ پا رہے اسی لیے تبھی ہم نے بولا عربی ہم نے کب بولی ہم تو اردو ہی تو بول رہے ہیں
ج ہماں نا ڈا لو اپنی بعد
ا یہی اسی لیے تو ہوتی ہی لڑائی
کا کہیا ل نہیں کا ہوتی
اسی لیے ہوتی ہے
ہم نے تو ن ہی لڑائی
جاؤ چلو تو کیوں نہیں آپ نے اپپنے آگے کیوں نہیں مان مانی بات میری
ہاں ہاں ل لے ل آ کھول دین مارے بائی ہیلو
اگر میں پیٹ د ہے
سن ہی نہیں دیتے ہیں کیا
ارے پول تو رہے
فون کر فون کرو ا تمہارا
تم لوگ اپنے فون بھی بیچ دو تم لوگ کے مون میں آواز نہیں جاتی تم کیا بتائیں
تم لوگ کون اکیلے ہیں
آمک پور میں بھی نہیں جاتی
کس کے
ارے ڈوریمون
اچھا
ہاں وہ بھیھی پ نہیں یاری ایسا لگ رہتا تم بہت دور سے بول رہی ہو بہت دور سے بول رہی ہووں بس یہی چلایا کرتے ہیں
ارے سچ میں بھیا رک جاتی ہے ایک دم
ابھی توبھی کہ رہے ہیں تو سب کر رہا
تمہارے تو ایک صحیح ہے ہمارے ہگنے لگتا ہے وہ تھوڑی بات کر لو ہگنے لگتا ہے تھوڑی بات لو ہگنے لگتا ہے پٹ پٹانے لگتا ہے پٹ سے پھٹ پھٹ ہاں رونے لگتی اپنی مار دیک لو رونے لگی روتی
ہیلو
ہاں
ہیلو
ہاں
تو یہ بتاؤ بھوک نہیں لگی تمہارے
نہیں کھا کے آئے ہیںتنا سارا تب بھی بھوک لگے گی
جب سب تو پھیل کے آتی ہو کوئی کسر چھوڑتی ہو گھر کے لیے نہ تری
کسے ہے تھ دیکھو دیکھو لنچ میں کھائی تھی بریانی چکن قورما دال کی بریانی لنچ میں یہ کایا تھا
ابھی یار بیٹا سب جوڑو تم یہ بتاؤ میں تمہیں ایک بات کا جواب دو
ہاں
حگتے ہی ہو نہیں
ہاں اور جاناں
اتنا سب کییسے مطلب بریانی چکن قورمہ
ہم تو دوود نے سب سامنے رکھا تھا دو تین دن والے سامنے کھ لوا آٹ دس لو ہوتے سب ختم ہو جاتے دو تین دن والے میں
اچھا
اب کوم پور کواٹر بریانی آکے خالی پ چن قورمہ کے بعد دو روٹی اکیلے کھا لی پھر بریئی کے دو پراٹھے الگ کھا لیے اتنا دوڑی کھاتے ہیں پاگل
یہ بتاؤ اوکل اوکل
کن
اور کل کت تک آیا تھا
ہاں
جو بتایا تھا تم نے ہم کو
توامین
ہاں مومو بتاس مومو ہاں تو اس میں تو دو دو چمت تو نہیں کھائی ہوگی تم
دیک موموز تین کھائے تھے چاؤمین کھائے گے ارے تین دو تین نہیں کھائےے تو پانچ چھ کھائے ہ گے چمچ
تو پھر تو بھائی تو کہہ رہے یہ اتنا سب چل کرسے جاتا ہے تمہارے اندر
سچ اور
او ایک ہفتے میں سر چاہیے تم کو ہے بھی آ رہا ہوں کہرییے آپ کے میں رس نہیں کہہ رہے ہیں ہفتہ نہیں کھایا نہیں ہیلو
ایک ہفتہ نہیں کھائے پتا ایک ہفتہ پرہیز کیا ہم نے نہیں کچھ کہاں تک کرے
تو وہی تو بول رہے ہیں مطلب بھائی بچپن تو کھاتا آ رہی ہو ایک ہفتے میں اثر چاہیے تو کہاں سے بھائی شریر شریر بھی گریا رہا ہوگا جب یہ
باڈی کر آ رہی ہوگی تم کو
ورم
اور کیا یہ بات جہاں تو ہے مجھے تھا مری یاد